ہیلو
ا جیب سنن
جی ہائے ہلو
ہلو السلام علیکم خری یہتے ہیں سب آپ کیسیے ہو
میں بھی ٹھیک گ میں سب ٹھیک ہے اچھے سے ہی
ہ ہاں سب کیریئر اچھے سے سب اور ابھی ہمو کیس ہیں آپ کے
پبھی
جی ہیلو
جی جی کیا کر رہے ہیں آپ ابھی
ہاں بیٹھے ہی تھے سوچا تھا آپ سے کچھ جانکاری لے لیں کچھ دے دے جانکاری تھوڑی بہت
جانکاری چاہیے تو آج میں آپ کو روڈ سیفٹی کے بارے میں بولنا چاہوں گی ٹھیک ہے اگر اپ ا انٹرسٹڈ ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں جانکاری دینا چاہتی ہوں
ہاں کون انٹرسٹیڈ ہے بتائیے آپ لوگ
ٹھیک ہے تو
جی
روڈ سیفٹی کا مطلب ہے سڑک پر چلنے والے ہر شخص کی حفاظت ٹھیک ہے چاہے کوئی پیدل چل رہا ہو سائیکل چلا رہا ہو بائک چلا رہا ہو یا کار بس یا ٹرک میں سفر کر رہا ہووں سب کو ٹریفک رولز کا خیال رکھنا چاہیے ہے نا
کیا ہوا ہاں جی
جی جی تو میں بول رہی تھی کہ اگر ہم ٹریفک رولس کی پابندی کریں تو بہت سے ایکسیڈنٹس کو روکا جا سکتا
جی جی بالکل آپ کی سوچ بہت اچھی ہے میم
جی
ہاں جی
آج کل سڑک حادثات کافی بڑھ گئے ہیں جیسے کہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے روز ہم ا نیوز میں ہوتا ہے کہ آج یہاںہ ایکسیڈنٹ ہوا وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا تو روز ہزاروں لوگ دنیا بھر میں روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے آپ اپنی جان گنوا دیتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں اس کی بڑی وجہ تیز رفتاری لاپرواہی موبائل فون کا استعمال نشہ کر کے ڈرائیونگ اور ٹریفک رولز کی خلاف ورزی ہے ہے نا
جی جی بالکل
اگر ہم ان غلطیوں سے بچیں تو اکثر ایکسیڈنٹ سے بھی بچ سکتے ہیں تو باقی چیزوں سے بھی بچ سکتے حادثات سے بھی بچ سکتے ہیں
آتے ہیں کچھ لوگ وغیرہ تو
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے
جیسے سرکار خود کھلوی چیتاونی دے رہی ہے اس جی
اگر ہم ان غلطیوں سے بچیں تو
جی ہاں
ضروری ہے ہر کسی ویکتی کے لیے بائک چلانے والوں کے لیے ہیلمٹ پہننا بہت ضروری ہے ہیلمٹ سر کی حفاظت کرتا ہے اور ایکسیڈنٹ کے وقت جان بچانے میں بھی مدد کرتا ہے اسی طرح کار میں ہمیشہ سیٹ بیلٹ لگانی چاہیے سیٹ بیلٹ چھوٹی سی چیز لگتی ہے لیکن یہ ایکسیڈنٹ کے وقت بہت بڑی حفاظت دیتی تی ہے ہے نا
ہاں جی
جی تو ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے بہت سے لوگ کیا کر ہیں کہ وہ ڈرائیونگ کے دوران ایک تو فون کرتے ہیں چیٹنگ کرتے ہیں پھر وہی ان کے لیے ایک بڑے حادثے کا سبب بن جاتا ہے
جی بالکل خود کی زندگی جاتی ہے تو جاتی ہے بھر دوسرے کے بھی لے بیٹھتے ہیں م
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے تو صرف کچھ سیکنڈس کے لیے دان ہٹ نے سے بھی بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے جو کہ آج کل ہو رہا ہے دو سیکنڈس کا دھیان فون پہ کیا گیا تو پتا نہیں کون سا بڑا حادہ حادثہ ہوا ہوتا ہے
جی جی جی
اگر ضروری کال ہو بھی تو گاڑی کو سائڈ میں روک
ہاں جی بالکل
جی ٹریفک سگنلز کی پابندی کرنا ہر ڈرائیور اور ہر پجسٹرین کی ذمہ داری ہے ریڈ لائٹ پر رکنا یلو لائٹ پر تیار رہنا
ہاں جی
اور گرین گرین لائٹ پر ہی چلنا چاہیے یہ میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ تاک اگر آپ کو پت نہ ہو میں آپ کو یہ مطلب ذہن میں ڈالنا چاہوں گی کہ ہمیں ریڈ لائٹ پر رکنا چاہیے یلو لائٹ پر تیار رہنا چاہیے گرین لائٹ پر ہی چلنا چاہیے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا زیبرا کراسنگ کا استعمال کرنا چاہیے اور سڑک کراس کرتے وقت دونوں طرف دیکھنا چاہیے پہلے آپ بائیں دیکھیے اس کے بعد دائیں دیکھی اور اس کے بعد پھر سے بائیں دیکھی چیک کرے کہ کوئی گ کوئی گاڑی تیز رفتاری سے مت آ رہی ہے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات
ہاں جی
جی تو تیز رفتاری بھی ایکسیڈنٹس کی ایک بڑی وجہ ہے
نہیں کر رہے ہیں آپ کالو نہیں کر رہے ہیں تو جان پہ جان دیتے
بالکل بالکل جب ہم ٹریفک رولس کو فالو ہی نہیں کرتے تبھی تبھی اتنے بڑے ہاتھ اھی ہوتے ہیں
پییر کے نسی میں ڈرگس لے رہے ہیں کچھ تو ایسے ایس کیمیکل کا اپیگ کر رہے ہیں جو نسوں میں لے رہے ہیں مطب انجسوں کے دوارا پوئے کے ڈرائیونگ کر رہے ہیں
بالکل صحیح بات کہی آپ نے
ہاں ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو میڈم جی کیا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ تو پتا نہیں ہے وہ اپنے بدوس ہو جاتے ہیں تو ایکلینٹ پ رکھ دیتے ہیں یہ نہیں پتا کتنی گاڑی بگ رہی ہے کتنی نہیں بگ رہی ہے کتنی اسپیڈ ہو گئی ہے کہاں بریک دینی ہے کہاں بریک نہیں دینی ہے کہیں موڑ آ گیا ہے تو موڑ پہ بھی دھیان نہیں رکھ رہے وہ موڑے ایسی خطرناک آ جاتی ہیں کہ سیدھھی کھائی میں گڑی گڑی
جی جی بالکل صحیح کہا جیسے کہ میں نے کہا تیز رکھ تاریبی ایکسیڈنٹس کی ایک بڑی وجہ ہے کوئی لوگ جلدی پہنچنے کے لیے اسپیڈ لمٹ توڑ دیتے ہیں لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دیر سے پہنچنا بہتر ہے بجائے اس کی ایکسیڈنٹ ہو جائے ہمیشہ اسپیڈ لمٹ کے مطابق گاڑی چلانی چاہیے برسات دھند اور رات کے وقت ڈرائیونگ اور بھی احتیاط سےی کرنی چاہیے ہیڈ لائٹس صحیح طرح استعمال کرنی چاہیے اور دوسری گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھنا چاہیے اسے اچانک بریک لگنے کی صورت میں ایکسیڈنٹ کا خطرہ کم ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا پیڈسٹنس کو بھی ٹریفک رولس فالو کرنے چاہیے سڑک کو ہمیشہ زیب رکھ کراسنگ یا فٹ اوور برج سے کراس کرنا چاہیے چلتی ہوئی گاڑی کی کے سامنے اچانک سڑک پر نہیں آنا چاہیے بچوں کو بھی روڈ سیفٹی کی تعلیم دینی چاہیے سکول اور گھر دونوں جگہ انہیں دکھانا چاہیے کہ ایک سڑک سے کراس کرتے ہیں ٹریفک لائٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ہمیشہ پیشہ بزرگوں کے ساتھ ہی روڈ کراس کرنی چاہیے گورمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ سڑ اچھی بنائے ٹریفک سگنلز ٹھیک رکھ اور لوگوں میں روڈ سیفٹی کے بارے میں جاگر پیدا کرے لیکن صرف گورنمنٹ ہی نہیں ہر شہری کی بھی ذمہ داری ہے وہ لوگ قانون کی پابندی کرے اگر ہم سب مل کر ٹریفک رولس فالو کریں ہیللمٹ اور سیٹ بیلٹ کا استعمال کرے موبائل سے دور رہے اور ہمیشہ احتیاط سے ڈرائیونگ کرے تو ہم اپنی اور دوسروں کی جان بچا سکتے ہیں آخر میں میں آپ کو اس کے اس روڈ سیفٹی کے بارے میں یہی کہوں گی کہ روٹ س صرف ایک قانون نہیں بلکہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے ایک چھوٹی سی احتیاط کسی کی زندگی بچا سکتی ہے اس لیے ہمیشہ ٹریفک رولس کی پابندی کرے احتیاط سےی گاڑی چلائے اور دوسروں کی حفاظت کا بھی خیال رکھیں
جی بالکل میم جی بالکل
جی اگر آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہو تو یہ جو کچھ پوائنٹس میں نے آپ کو روڈ سیفٹی کے بارے میں کہا ہے تو بہتر ہوگا اک اگر آپ اپنے گھر میں اگر آپ کے بھائی کوئی مطلب گھر میں سے کوئی ڈرائیونگ کرتا ہے تو آپ ا یہ ان کو سمجھا دے کہ ہمیں ٹرریفک رولس کے حساب سے سے چلنا چاہیے ٹریفک رول فالو کرنا چاہیے تو بہتر ہوگا
جی جی جی میم جی کیا ہے کہ ہم لوگ تو کیا ہے بہت لوگوں کو بھی صلاح دیتے ہیں خود بھی ڈرائیونگ چلاتے ہیں تو رولنگ کو پروگ کرتے ہیں اپیوگ کرتے ہیں کھلی چتاونی لکھی ہوتی ہے نا ان کا بھی دھیان رکھتے اور کبھی سگنل نہیں توٹڑتے ہیں میڈم جی اور ڈرگس وغیرہ لارو کاغ تو پیتے ہی نہیںے بالکل یہی ہے میڈم جی پر پر لوگ وغیرہ کیا ہے کہ پر اب خود تو صح چل رہا ہے پر دوسرےوگوں کی کیا بتا کیسے کتنی سیفٹی سے چل رہا ہے گا یہ کیے چل رہا ہے پیے ہے کہ نہیں پیے ہیں لوگ ہاں جی تو پر پھر بھی بچ کے چلنا چاہیے لوگ وغیرہ کو اور لوگ وغیرہ کیا ہے کہ اب رونگ سائڈ میں چلتے ہیں اب ادھر سے کوئی ہو رہا ہے ہاں لوگ تو یہ دھیان ہی نہیں رہا ہے کہ کون سی سائڈ چلنا چاہیے کون سی نہیں چلنا چاہیے اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کچھ جانتے بھی نہیں پھر بھی روڈ پہ چلے جاتے ہیں سیکھنے کے لیے تو ان لووں کو یہ نہیں ہاں تو کم سے کم تم جا رہے ہو تو دوسرے کیب تو دیکھنی چاہیے نا میڈم جی
تو لوگ ا ج سوچ رہے ہیں
بہت اچھی بات کہی آپ نے تو میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے
ج
کہ ہمیں کیسے چلنا چاہیے تو ضروری ہے کہ ہمیں رول سف رولس فالو کرنے چاہیے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے یہ پتاہ نہیں کتنوں کی زندگیاں بچا سکتا ہے
جی جی میم تو کیا ہے نا لوگ وغیرہ ابھی سوچیں گے جب جب خود سے بیتیں گی نا جب پتہ چلتی ہے میم جی
بالکل بالکل
ہاں پاؤ م ب لوگ وغیرہ کیا ہے کہ خود سے بھی تھے کہ جب پت چلتی ہے پلو وغیرا کو ہاں جی
تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا رکھنا چاہیے ڈرائیونگ کے دوران تو یہ کچھ اہم باتیں تھی جو آپ نے سنی
جی میم جی بالکل
میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ نے میرے کہنے سے کچھ
آپ سے بات کر کے بھی بہت اچھا لگا میم جی آپ نے بہت کچھ جانکاری دی ہے ہم بھی
جی جی شکریہ شکریہ آپ کا بہت بڑا شکریہ تو اگر آپ کو محبود ہی ہوں کیا اگر آپ کچھ سیکھنے کو ملا مجھ سے تو بہتر ہوگا کیا آپ یہ پوائنٹ دو تین جو کہ میں نے باتیں کہیں آپ کو اگر آپ دوسروں کو بھی بتائیں گے آپ
تو
تو اب بہت اچھا
جی میم تو میڈم جی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہمیں بھی اور آگے بھی کسی اور کو انفارمیشن دیتے رہنا چاہیے ہمیں بھی دوں گا
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے
جی جی
جی جی جی شاید مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ش رہا ہے آپ شاید بھی لے آپ میں الہ آباد میں آپ سے بات کرتی ہوں
جی جی جی اوکے اوکے جی خدا حافظ